ہلو ہلو آواز آ رہی ہے آپ کو
آرہی آرہی ہے
السلام علیکم
وعلیکم السلام کیسے ہیں
جی میں خیریت سے ہوں آپ سنائیں
جی بالکل خیریت سے ہے آپ فرمایا ناشتہ ہوگیا آپ کا
جی بالکل ابھی یہ ہی تیاریاں چل رہی ہیں بچے اسکول جا رہے ہیں ابھی روز مرہ کے اپنے کاموں میں جھکے ہوئے ہے
بالکل صبح کا وقت بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ روزمرہ میں لگتی ہے اور آج ہمارے یہاں دیکھے اتنی بارش ہے کہ اسکول اور کالج کی پوری چھ ٹی ہے
جی جی بالکل آج اتنی بارش ہو رہی ہے حد سے زیادہ اس رات کو مطلب بارش ہو رہی ہے ابھی تک بند نہیں ہے ویسے نا آج کا موسم بھی بڑا ہی مطلب حسین لگ رہا ہے انشاء اللہ
ہاں وہ تو ہے بہت ہی اچھا لگ رہا ہے پر سمسیا بھی تو ہو ہی جاتی ہے
ہاں بالکل مطلب دقتیں تو ہو رہی ہے مسلے ہو رہے ہیں کہ مطلب بچوں اسکول نہیں جا پا رہے ہیں آج آج ہمارے بچے اسکول نہیں جا پا رہے ہیں اور پانی بھر گیا ہے رستے جام ہو گئے ہیں بالکل نالیاں افل رہی ہیں صاف صفائی نہیں ہے اس لیے دقت تو ہو گئی چھوٹے بچوں کے لیے سردیاں بھی ہو گئی ہیں
بالکل آ
ویسے آپ کو جی ویسے آپ کو کون سا موسم اچھا لگتا ہے سب سے زیادہ
اچھا لگتا ہے کہونکہ بار ش گرمی ہے سے ہم کو دونوں میں تکلیف ہی ہوتی ہے ایک ٹھنڈی کا موسم ہی ہمیں ہمارے یہاں پہ اتنا اچھا ہوتا ہے کہ دونوں رہتا ہے ٹھنڈا بھی رہتا ہے اور دھوپ وغیرہ مطلب ہلکا ہلکا ٹھنڈا بھی لگتا ہے اور اچھا لگتا ہے موسم کافی اچھا رہتا ہے وہ بارش کے ٹائم دیکھیے اتنی بارش ہوتی ہے ہمارے یہاں پر گڈھے وڈھے میں پانی اتنی سم سیی ہو جاتی ہے گرمیوں کے ٹائم پر بھی باہر جانے میں بھی اتنی تکلیف ہوتی اتنی تیز دھوپ لگتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ لو لگ جائے گا ایسی ایسی سمسیا بھی ہو جاتی ہے پر ایک ٹھنڈی کا موسم سم ہمارے یہاں پہ اتنا اچھا ہے کہ زیادہ ٹھنڈ بھی نہیں لگتی ہے نہ زیادہ گرمی لگتی ہے تو کافی اچھا لگتا ہے ہمارے یہاں کا جو ٹھنڈ کا موسم ہے
جی بالکل صحیح کہا آپ نے ٹھنڈ کا موسم تو ویسے بھی اچھا ہوتا ہے کیونکہ کچھ بھی کھا لو کچھ بھی پہن لو کہیں بھی گھوم لو ٹہل لو دھوپ نکل رہی دھوپ میں بیٹھ جاو انشاء اللہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے اور گرمیوں کا تو مزاج ہی اپنا سف سے الگ ہوتا ہے کیونکہ اس میں نا گھر سے باہر بالکل نہیں نکل سکتے ہیں ضرورت کے حساب سے سے بھی نہیں سو سو بار سوچنا پڑتا ہے گرمی میں نکلنے کے لیے پریشانیاں ہوتی ہیں انشاء اللہ کہ مطلب سردیاں زیادہ بہتر ہے گرمیوں سے
بالکل صحیح فرما رہی ہے اور بارشوں کے ٹائم بھی کافی دقتیں ہو جاتی ہے ڈباکر ہمارے یہاں پہ تو اتنا پانی جمع ہو گیا کہ آنے جانے میں میں تکلیفیں ہوتی ہے ہم کو
جی جی بالکل شہروں میں کیا ہی ہے نا کہ مطلب نالی والی بھر جاتی ہیں مطلب وہ بھر جاتے ہیں شیور وغیرہ بھر جاتے ہیں ان سے چلو تو اس سے کیچڑ ہو جاتی ہے روڈ جام ہو جاتے ہیں تو گاؤں میں یہ چیز نہیں ہے کیوںکہ گاؤں میں کھلا ہوا ہوتا ہے تو پانی کا بھاؤ اپنے آپ ہی رستہ چن لیتا ہے ابھی وہ کیا ہے نا بس ایک ضرورت اور ہوتی ہے کہ مطلب جب بارش نہیں ہو رہی ہوتی ہے نا تو کسان کے لیے پریشانی ہوتی ہے نہ کسان کھیتی کر سکتا ہے نہ اچھی سبزی وغیرہ بنا سکتا ہے نہ کچھ بھی اور مہنگائی بڑھ جاتی ہے جب کھیتوں میں کچھ نہیں ہوتا ہے تو اور بارش زیادہ ہو جاتی ہے جی بارش زیادہ ہو جاتی ہے نا تو بھی تکلیف ہوتی ہے کیونکہ پھر فصل نہیں ہوتی ہے فصل خراب ہو جاتی ہے تو انشاء اللہ کیا کہتے ہیں ویسے سب چیز خدا نے بنائی ہوئی ہے پر حساب سے مطلب وقت کے حساب سے مطلب سب حسین لگتا ہے
بالکل صحیح فرما رہے ہے ہمارے یہاں کا موسم تو ایسا ہے کہ زیادہ ہو جائے گا تو تکلیف کم ہوگا تو بھی تکلیف ہی ہے
جی بالکل ویسے تو نا آج کل انٹرنیٹ پر سویدھا مہیا کرائی ہوئی ہے سرکار نے کہ مطلب ہمیں پتا پہلے سے ہی پڑ جاتا ہے کب بارش ہونی ہے کب نہیں تو اس کے حساب سے انسان اپنا وہ پورا وہ کر لیتا ہے مطلب پہلے سے ہی تیاریاں کر لیتا ہے ہے نا
بالکل ہمارے یہاں پر بھی ایسا ہی کچھ ہے اتنی تیز بارش وغیرہ ہو رہی تو فون وغیرہ تو تو میسج آ ہی رہا ہے کہ آج اتنے اتنے بجے سے اتنے بجے بہت ہی زیادہ بارش ہونے کا سمباونا ہے ایسے اگر کے میسج آ جاتے تو کافی تیاری ہو جاتی ہے ہوتا ہے کہ جلدی کھانا وانا بنا لیتے ہیں کیونکہ رات میں لائٹ بھی جانے کی بھی سمسیا ہو جاتی ہے کبھی کبھی بارشوں کے ٹائم پر تو تیاریاں پہلے سے ہی ہونے لگ جاتی کافی اچھا لگتا ہے کہ اس کا بھی موسم بھی دیکھیے گھر بیٹھے بیٹھے بھی پتا چل جاتا ہے کہ کہاں کا موسم کیسا ہے تو کافی اچھا لگتا ہے
ہاں جی بالکل اپنی تیاریاں کر لیتی ہے نا پہلے سے اور بارش کا موسم ایک تھوڑا کم بارش ہوتی ہے نا تو جب کتنا اچھا لگتا ہے نا ہم سفر پہ کہیں جائیں اور ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہو اور کیا ہے کہ مطلب ہمیں دیکھنے پلی ہرا بھرا دکھتا ہے سب نظارے اور اچھے اچھےر سندر جھرنے ملتے ہیں دیکھنے کو واٹر فال وغیرہ اچھا لگتا ہے سب انشاءاللہ کچھ اپنے مزے بھی ہے ایسی بات نہیں ہے بارش کے کچھ پریشانیاں ہیں تو کچھ مزے بھی ہیں
بالکل اس ٹائم پہ تو گھر میں دیکھنے کا الگ ہی مزہ آتا ہے کیونکہ ایسا تو ہی دیکھنے کو اچھا لگتا ہے گرمیوں کے ٹائم پہ جھر تو ہوتے ہی نہیں ایسا لگتا ہے سوکھ جاتا ہے زیادہ بارش اب زیادہ بارش کے ٹائم کہیں جاتے ہیں نا تو کافی تکلیفیں درگٹنا ہونے کی بھی کافی زیادہ سم بھؤنا ہو جاتی ہے زیادہ بارشوں کے ٹائم پر پہاڑوں کے ادھر جانے سے اس لئے ہلکی ہلکی جب جب اسٹارٹنگ میں بارش وغیرہ ہوتی ہے نا تو اتنی تیز نہیں ہوتی ہے تو اس ٹائم پہ بھی جھرنے وغیرہ دیکھنے جاے تو کافی
جی بالکل بالکل گرمیوں میں کیا ہے نا سارے ندی تالاب اور گڈھے بڈھے اور پیڑ پودے سب سوکھ جاتے ہیں پچیوں کو بھی دقت ہوتی ہے پشوؤں کو بھی ہوتی ہے ہم انسانوں کو بھی ہوتی ہے ان شاء اللہ گرمیوں میں زیادہ پرابلم ہوتی ہے اور سردیوں میں دیکھا جائے تو مطلب کسی کو بھی پرابلم نہیں ہوتی سب انشاء اللہ سب بڑھیا رہتے ہیں خیریت سے
بالکل صحیح فرما رہی ہے اپ خدا کا کتنا اچھا کرشمہ ہے کہ گرمی کے ٹائم پہ وہی چیز ایسا لگتا ہے کتنا پھیکا پھیکاتا ہے اور بارشوں کے ٹائم پ وہی چیز دیکھنے جاؤ ایسا لگتا ہے کہ کتنا سکون مل رہا ہے جھرنے اپنے آپ میں اتنے سندر دکھتے لگتے ہیں ان کی وادیاں الگ ہی دکھتی ہے آجو باجو پہاڑ وغیرہ جھرنا وغیرہ تو الگ ہی مزہ آتا ہے ان کو دیکھ
جی بالکل بالکل آپ نے شریف فرمایا ہے اورپس میں پہ آ جائے تو یہ مطلب پتجڑ ہوتا ہے پتجڑ کا موسم آتا ہے نا اس کو بسنت رتو کہتے ہیں ہم لوگ وہ بھی اچھا ہوتا ہے کیونکہ سارے پرانے پتے گھر کے نئے نئے تھوڑاسا لگتا شروعات کی ہے مطلب نئی نئی پتیاں نئی نئی کلیاں اتی ہیں نئے نئے پھول سارے موسم اپنے حساب سے ٹھیک ہے پر کیا ہے نا کہ مطلب جب ادھک ادھکتا بڑھ جاتی ہے نا تو انسا اللہ سب سارے مطلب موسم اپنے آپ ہی خراب ہو جاتے ہیں
جی جی بالکل اور کیا ہے نا ویسے سردیوں کا اپنا الگ ہی مزہ ہے اس میں کھانے پینے کا سردیاں ہو رہی ہیں اپنا بار بار کھانے کے لیے کچھ بھی بناؤ سب مطلب ڈائجسٹ ہو جاتا ہے ا اچھا اچھا بناؤ سوپ وغیرہ بناؤ کیونکہ سردی میں سوپ سوپ وغیرہ اچھے لگتے ہیں اور سردیوں میں گرما گرم چائے کافی دھندھ کے ساتھ بیٹھ کے صبح شام کی دھند کے ساتھ بیٹھ کتنی اچھی لگتی ہے نا
بالکل ے والے میں بارشوں کا موسم بھی کافی اچھا لگتا ہے
جی جی بالکل اور گرمیوں کا اپنا ہی ہے جی ہاں ہاں بالکل
پریوار کے ساتھ الگ الگ بیٹ کے بارشوں کی جو بندوں کی آواز ہوتی ہے اس کو سور کے چائے پینے کا پکوڑے کا الگ ہی سکون ملتا ہے اس ٹائم پر تو ہم کو بتائیں گے
ہاں بالکل ان شاء اللہ بالکل
گرمیوں کے ٹائم تو یہ سب تو کھا ہی نہیں جاتی ہے
جی بالکل آپ صحی کہہ رہے ہو اور کیا ہے نا کہ مطلب گرمیوں کا بھی اپنا الگ ہی مزہ ہے کھانے پینے کا جو بھی ملتا ہے ہمیں ٹھنڈی چیزیں ملتی ہے جیسے یہ آم ہو گیا تربوز ہو گیا سربت ہو گیا جوس ہو گیا آئس کریم وغیرہ ہو تو انشاء اللہ یہ گرمیوں میں ملتی ہیں وہ ماشاء اللہ کتنا جب سکون ملتا ہے نا ب ج چیزیں میں نصیب ہوتی ہے گرمیوں میں ایسا لگتا ہے جیسے جنت مل گئی بالکل
یہ سب ہم گرمی وغیرہ ٹائم پ ہی سکتے ہے تو یہ ٹھڈ وغیرہ ٹ س کیٹھی ٹھڈ ٹھنی چیزیں بھی کھائی میں جاس ا الگ الگ موسموں تو الگ الگ ونجن وغیرہ بھی ہے تو کافی اچھا لگتا ہے کہ موسم کے حساب سے الگ الگ کھانا ہے تو کافی سکون رہتا اچھا ملتا ہے یہ والے موسم میں یہی کھانے اچھے لگتے ہیں ٹھنڈیوں کے موسم میں گرم گرم کھانے کافی اچھے لگتے ہیں گرمیوں کے ٹائم پر ٹھنڈی کا کانا کھانا بہت زیادہ اچھا لگتا ہے تو کافی اچھا لگتا ہے یہ سارے
جی بالکل بالکل سب کا اپنا اپنا الگ ہی مزہ ہے پر دیکھا جائے نا گاؤں میں اگر بارش ہوتی ہے نا گاؤں میں ہوتی ہے بارش تو ماشاء اللہ بےحد ہی سہانا مطلب موسم ادھر کا موسم بھی ہوتا ہے کیونکہ سارے تو پیڑ ہرے بھرے ہو جاتے ہیں کھیت ہرے بھرے ہو جاتے ہیں اور اپنا پچھی نکل پچی اپنا گھونسلہ جوڑ چھوڑ کر باہر آتے ہے انشاء اللہ صبح کتنی پیاری ہوتی ہے کتنی خوبصورت ہوتی ہے صبح گاؤں کا ویسے نا نظارہ بہت ہی سکون دینے والا ہوتا ہے گرمیوں کا
بالکل صحیح فرما رہے ہیں ہمارے یہاں کا موسم کچھ ایسا ہی ہے کتنی ہری بھری ہے چڑیا کی چہچانے کی آواز اتنا سکون لگتا ٹھنڈا ٹھنڈا موسم اور اس میں ٹھنڈے ٹھنڈے کے موسم میں چائے وغیرہ کا ملو پھر وہ کافی اچھا لگتا ہے اس ٹائم پر
بالکل ابھی کیا ہے نا ویسے نا بچوں کے لیے تو سارے موسم جب خراب ہوتے ہیں اپنا مزاج بدلتی ہے نا موسم تو انشاء اللہ بچوں کے لیے تو دقتیں ہو جاتی ہیں پر کوئی نہا ہم بڑے لوگ نا اس چیز کو ہینڈل کر لیتے ہیں اور ابھی کیا ہے نا ابھی گرمی جو بارش ہو رہی ہے نا اس سے گرمی سے زیادہ رات ہے کیونکہ گرمی اتنی تھی کہ جلا دینے والی تھی پچاس مطلب ڈگری وہ ہو گیا تھا گرمی ہو گیا تھا اتنا ستا رہا تھا مطلب کہ ہم باہر نہیں جا جا رہے س سکتے تھے کھا پی نہیں پا رہے تھے اب سکون ہے تھوڑا سا
بالکل صحیح کہہ گرمی کیسے لگتی تھ کہ لو وغیرہ لگ جائے گا بن جائےا اب ٹھنڈا اندر کافی سکون ملتا ہے سونے وغیرہ میں بھی دقتیں نہیں ہوتی نا تو سونے وغیرہ میں کتنی دقت ہو جاتی تو اتنی گرمی لگتی تے نیند وغیرہ بھی نہیں آتے تے پھر تو کافی اچھا لگ رہا ہے
اے سی کولر بھی سب فیل تھا انشاء اللہ اب تو یہ سمجھو جنت ن نصیب ہو گئی گرمی سے نکل کے
بالکل صحیح کہہ رہی ہے اب اس کے بعد ٹھنڈ کا موسم آئے گا تو وہ بھی کافی اچھا ہی ہے
جی بالکل بالکل آپ نے صحیح فرمایا مجھے آپ سے بات کر کے اچھا لگا شکریہ بات کرنے کے لیے اللہ حافظ شکریہ شکریہ اللہ حافظ